تو سامنے کا
جی آپ ٹھیک ہو
جی شکرہ آپ بتائیے آپ
ہوں شکر اللہ ت گھر میں سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے آپ بتائیے
بس میں بھی ٹھیک ہوں اور کیا کر رہےا
میں صح ہی گھر پہ بیٹھا تھا آپ کیا کر رہی ہو
یہ جو کیا بتاؤ اب میں تمہیں
پہلے پانچ ہی رکھو دوسرے پانچ ڈیلیٹ کر لو اوکے
ا کے مت کرو تم سینڈ بک خود کر
نہیں اب تو مجھے بتاؤ اسکول کیوں نہیں گئے ہو آج بھی
میں سر کو خود کروں گا کام سینڈ ٹھیک ہے
آپ اسکول کیوں نہیں گئے ہو آج بھی
اور مجھے موڑ ہی نہیں تھا آج
موڑی نہیں ہوتا ہے
آپ کیوں نہیں گئی
میں تو بیمار تھی ا سلا
بیمارھا ٹھیک کیا آپ کو کیا تھا
جی مجھے فرینڈ نے بولا تھا اگر تم اسکول جاؤ گی میں آپ کے ٹانگ توٹڑوں گا
اچھا فرینڈ نے
جی
زدہ بولتا ہے
جی
فرینڈ بھی ایسے بات ہے بولتا ہے
اس کو مت نہ جانا تھا اصلی اسکول اس نے بتایا آپ بھی مت جاؤ
اچھا ٹھیک اچھا آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنا چاہو گی
آج میں وائلینس یعنی تشدد کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے اور ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے
بالکل ٹھیک کہا تو نے وائلینس ایک سنجیدہ سماجی مسئلہ ہے جب سے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ وائلینس سے مراد کیا ہے
ولین سے مراد کسی شخص کو جسمانی ذہنی یا جذباتی طور پر نقصان پہنچانا ہے یہ مار پیٹ دھمکی گالی گلوچ یا کسی کو ڈرانا دمکانا بھی ہو سکتا ہے
یعنی والین صرف مار پیٹ ت تک محدود نہیں ہوتا
نہیں بالکل نہیں وائلنس کی کئی قسمیں ہوتی ہے جسمانی وائلنس جذباتی وائلنس گھریلو تشدد اسکول میں اور آن لائن وائلنس یا سائبر بھی اس میں شامل ہے
آج کل سائبر بلنگ کا نام بہت سنا جاتا ہے یہ کس طرح کا وائلنس ہے
جب کسی کو سوشل میڈیا میسیج یا انٹرنیٹ کے ذریعے تنگ کیا جائے اس کو مذاق اڑایا جائے اسے دھمکی دی جائے اس کو سائبر بلینگ کہتے ہیں یہ بھی وائلینس کی شک قلعے اور اس سے لوگوں کی ذہنی صحت بہت متاأثر ہوتی ہے
ہاں مجھے لگ یہ کہ وائلینس کا سب سے زیادہ اثر بچوں اور نوجوانوں پر پڑتا ہے
ل کول اگر بچے تشدد والے ماحول میں بڑے ہووں تو ان کے اندر خوف غصہ اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے کبھی کبھی وہ خود بھی ایگریسو ہو جاتے ہیں
تمہارے خیال میں وائلنس کے بنیادی اسباب کیا ہے
اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں جہالت غصہ غربت بے روزگاری نا انصافی نشے کی عادت اور غیر صحت مند تربیت والائلینس کو بڑھا سکتی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی کبھی کبھی اس میں کردار ادا کرتی ہے
ہاں ہاں اگر لوگ ہر وقت تشدد سے بھرپور کنٹینٹ دیکھیں تو کچھ افراد اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے
گھریلو تصد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
گھریلو تشدد بہت افسوسنااکک ہے گھر امن اور محبت کی جگہ ہونی چاہیے جب گھر میں لڑائی جھگڑا دھمکیے یا مار پیٹ ہوتی ہے تو پورا خاندان متاثر ہوتا ہے
اور بچوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے
بچے خود کو محسوس محسوس نہیں کرتی ان کی تعلیم صحت اور خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے کچھ بچے تنہائی پسند ہو جاتا ہے اور کچھ غصے والے
بڑی پرابلم ہے
جی ہاں بلنگ میں کسی بچے کو بار بار تنگ کرنا اس کا مذاق اڑانا یا اسے لیل کرنا شامل ہے یا اس کے دل اور دماغ پر گرا اثر چھوڑ سک
باہر سے کچھ نہیں ہے آپ کے بیک گراؤنڈ سے کوئی آواز آ رہی ہے اگر کوئی اسٹوڈینٹ بلیں کچھ نہیں بلنگ کا شکار ہو تو اسے کیا کرنا چاہیئے
انا تھوڑی کاوں کو چپ کروا سکتی ہوں
جی بتائیے آپ
اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے اپنی والدین استاد یا کسی بھروسے مت بزرگ سے بات کرنی چاہی مدد طلب زدنا ضروری نہیں بلکہ ہمت کی نش
بہت اچھی بات ہے کیا بیلنس صرف غریب مشنوع میں ہوتا
نہیں والدنس کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے یہ غربت سے متعلق ہو سکتے ہیں لیکن صرف غربت ہی وجہ نہیں ہوتی میرو ترقی تک معاشروں میں بھی تشدد کے واقعات پائے جاتے ہیں
کچھ لوگ غصے میں آکر وائلنس کرتے ہیں غصے کو کیسے کنٹرول کیا جاسکتا ہے
غصے کو کنٹرول کرنے کے لئے صبر یہی سانس لینا کچھ دیر خاموش نور مسلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہے گفتگو اکثر جنگڑ کا بہترین حل ہوتی ہے
کیا تعلیم وائلینس کو کم کر سکتی ہے
جی ہاں تعلیم انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے تعلیم سے لوگوں میں برداشت احترام اور انسانی حقوق کا شعور پیدا ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی تعلیم بھی ضروری ہے
بالکل جب لوگ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا سیکھتے ہیں تو تشدد کے امکامات کم ہوں
پولیس اور قانون کا اس سے حوالی سے کے ہکرتار
قانون امن قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو لوگ تشدد کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں انصاف قائم رہے
کیا صرف قانون سے وائلنس ختم ہو سکتا ہے
نہیں قانون ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق تعلیم تربیت اور سماجی شعور بھی ضروری ہے
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور ا احترام وائلینس کا بہترین جواب ہے
جی
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور احترام وائلنس کا بہترین جواب ہے
میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں جب ہم دوسروں کو کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آتا ہے تو تنازعات کم ہوتے ہیں
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں
یہ بھی ایک قسم کا جذباتی وائلنس ہو سکتا ہے انیں آن لائن بھی ویسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے جیسے اکصل زندگی میں کرتے ہیں
اگر کوئی شخص وائلنس کا شکار ہو تو معاشرے کو اس کے اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا چاہیے
اس کی حمایت کرنی چاہیے اسس کی بات سننی چاہی اور اسے تنہا محسوس نہیں دینا چاہیے ہمدردی اور سپورٹ بہت اہم ہے
کیا مذہبی امن اور پر امن زندگی کا درس دیتا ہے
جی ہاں دنیا کے اکثر مذہب امن انصاف صبر اور انسانیت کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت بچپن سے ہی پرامن روایت پر ہونی چاہیے
بالکل جب بچوں کو بچپن سے اترام برداشت اور مسائل کو بات چیت سے حل کرنا سکھایا جائے تو وہ بہتر نہ شہری بنتے ہیں
کیا سپورٹس اور مثبت سرگرمیاں بھی وائلنس کو کم کرسکتی ہیں
ہاں اسپورٹس ٹیم ورک ڈسپلن اور برداشت سکھاتے ہیں اسی طرح ادبی اور سماجی گرمیاں بھی لوگوں کو مثبت سوچ کی طرف لی جاتی ہیں
وائلنس کے معاشرے پر مجموع اثرات کیا ہوتے ہیں
فلن سے خوف پھیلتا ہے ترقی رک جاتی ہے لوگوں کو اعتماد کم ہوتا ہے اور امن اور سکون متاثر ہوتا ہے معاشرے کی خوشحالی بھی کم ہو سکتی ہے
اور معیشت پر
جب تشدد زیادہ ہو تو تجارت تعلیم اور سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے اس سے معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے
ہممم تو پھر ہمیں وائلینس کے خلاف کیا کرنا چاہیے
ہمیں تعلیم کو فروغ دینا چاہیے انسان کو مضبوط بنانا چاہیے بچوں کی بہتر تربیت کرنی چاہیے اور مکمہ یعنی ڈائلاگ کو بڑھانا چاہیے
میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اچھی عادت ہے اپنا کر پی فرق لا سکتا ہے
بالکل اگر ہم غصہ کنٹرول کریں دوسروں کی بات سنیں اور احترام سے پیش آئےیں تو ہم اپنے گرد پرامن ماحول پیدا کرسکتے ہیں ہلو
ان بھی سے شامل ہے
جی ہیلو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو
نقصان بھی اس میں شامل ہے
اور مجھے یہ احساس ہوا کہ وائلینس کا مقابلہ صرف قانون سے نہیں بلکہ تعلیم اخلاق ہمدردی اور پر اامن گفتگوس
ہاں بہت خوب اگر ہر ذمہ داری سمجھے تو ہم ایک بہتر اور پرامن معاشرہ بنا سکتے
بالکل امن برداشت اور احترام ہی ایک خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے ہمیں ہمیشہ تشدد کے بجائے گفتگو اور سمجھداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیئے
شکریہ یہ گفتگو بہت معلومات رہی اس گفتگو سے مجھے بہت
شکریہ امید ہے کہ کہ ہم سب اپنی زندگی میں امن اور محبت کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ ایسی ہی گفتگو کریں گے جس سے ہم کچھ سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے
جی ہاں امن احترام اور انسانیت بھی بہتر مستقبل کی کنجیہ
بالکل صحیح بات کہی آپ نے ہمیں امن سے رہنا چاہیے گھر ہو اسکول ہو بازار ہو جہاں بھی ہو
اور بڑو سے احترام سے بات کرنی چاہے اور سب کے ساتھ انسانیت دکھانی چاہیے چلو اللہ حافظ اللہ حافظ